ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام
کیسی ہو آپ
جی میں خیریت سے ہوں آپ بتائیے
جی سب خیریت سے ہیں آپ سنیے
جی جی الحمد للہ سب اللہ کا شکر ہے چلیے اپن کس کس بارے میں بات کرتے ہیں آن لائن شاپنگ
جی بالکل بالکل ویسے نا دیکھا جائے نا آج کل آن لائن شاپنگ نے انسان کی زندگی کو کتنا مطلب ا اچھا محسوس کرا رہا ہے نا کہ مطلب وقت وقت کی بچت ہو جاتی ہے اور انسان مت مطلب آنے جانے کا پریشان نہیں رہتا
جی وقت کی بچت گھر بیٹھے شاپنگ بھیڑ نہیں ایک ہی جگہ پر ہزار آپشن اور برانڈ بھی مل جاتے ہیں
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ گھر پہ ایک تو بچت کی وقت کی بچت ہو جاتی ہے ہمیں جانا نہیں پڑ تا ہے گرمی ہے دھوپ ہے بارش ہے اور کوئی بھی چیز ہاں یا تو روزمرہ کی چیز ہے یا ہمارے ضرورت تے کے حساب سے چیز ہے وہ میں ترنت حاصل ہو جاتی ہے اب تو دس منٹ والے آپشن بھی چل گئے دس منٹ میں چیزیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں
جی گھر پہ بیٹھے آرڈر کر دیجے ہمارے گھریلو چیزیں ہوتی ہیں روز مرہ والی زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دس منٹ میں حاصل ہو جاتی ہیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں اپ آن لائن شاپنگ بری نہیں ہے یہ وقت کی ضرورت ہے بس ہمیں سمجھداری سے استعمال کرنا ہے آنکھ بند کر کے نہیں سوچ سمجھ کر خرید خریدیں
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے سوچ سمجھ کے اس کا ویو چیک کر کے سب دیکھ کے برانڈ وغیرہ دیکھ کے کمپنی وغیرہ کچھ بھی دیکھ کے سب ہمیں خریداری کرنا چاہیے آپ صحیح کہہ رہے ہو ہمیں کو سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے ویسے نا لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے کہ مطلب یہ آن لائن شاپنگ بےکار رہتی ہے یہ وہ خود کی مطلب اس سے ہو جاتی غلطیوں سے تو جو خراب چیزیں آتی
ٹائم کا کوئی وہ نہیں تھا امپورٹینس نہیں تھی آج آج کے مطلب سمے پہ ٹائم بہت بہت ہی ضرورت مطلب کہ وہ ہے جیسے پہلے بازار جانا پڑتا تھا اب موبائل پر دو دو کلک میں بھی سب گھر میں کچھ سب کچھ آ جاتا ہے
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کوئی مہمان آ جائے کوئی اور ہمار ضرورت پڑ جائے ہم نہیں جانے جا سکتے ہیں باہر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم ترنت صحیح کہہ رہے ہو آپ موبائل پہ آرڈر کیجیے کوئی بھی کھانا ہے روز مرہ کی چیز ہے کچھ ضرورت کی چیز ترنت ہمارے پاس آ جاتی ہے اور اس سے ہمارا مطلب چیزیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور وقت بھی بچ جاتا پہلے کے زمانے کے لوگوں کے پاس بہت وقت رہا کرتا تھا کام نہیں تھے اتنے تو وہ جاتے ایک ایک دن دو دو دن تک شاپنگ کیا کرتے تھے
کی کتنی اہمیت ہے کہ مطلب لوگ سوچتے ہیں بس سوچو اور حاضر ہو جائے وہ چیزیں
جی آج کل نا لوگ پیسوں کو نہیں دیکھتے ہیں بس وقت کی پرواہ کرتے ہیں
مین وقت کی اہمیت ہے آج کے ٹائم پہ اور کچھ بھی نہیں
تو جی جی بالکل
سب سے بڑھیا تو ہے آپ خود آپ جو بھی سوچتے ہو جو بھی ضرورت ہو کی چیز ہوتی ہے فون اٹھایا ترنت آن لائن آرڈر کیا ترنت آ گیا گھر پہ چاہے وہ پہننے کی چیزیں ہو کھانے کی چیزیں ہو کچھ بھی استعمال ہو
جی جی پر ہمیں نا آف لائن سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ ہو تے ہیں جو ساتھ میں جاتے ہیں تو ان کے تجربے کے حساب سے چیزیں خریدتے ہیں تو اور بھی
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں یہ بھی چیز ہے پہلے انسان بڑے بزرگوں کے ہی ساتھ جاتا تھا اب انسان کا میچوریٹی آ جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم خود ہی کر لیں گے ساری چیزیں
جی جی
ہنسانے کی
جی تو پہلے کے لوگ تو پہلے کے زمانے کے لوگ تھے جو کہ کپڑے خریدتے سمے کب کپڑے کو ہاتھ سے دیکھا کرتے تھے ان کے تجربے تھے اور ایک دکان سے دوسری پہ جاتے تھے دوسری سے تیسری پہ جاتے تھے اور کفایت
چیز یہ بھی ہے جیسے اپن مارکیٹ گئے ہیں نا کوالٹی کا مسئلہ ہے تو تصویر اور کچھ چیزیں کچھ اور بھی آتی ہیں جیسے کہ انسان حالانکہ آن لائن شاپنگ میں بھی ریٹرن ہو جا تا ہے اور آف لائن میں یہ ہوتا کہ آپ اپن دیکھیں پسند آئے لے آئے گھر آئے نہیں سمجھ میں آئے واپس جا اپ جا کر پھر مشکل ہو جات تی ہے چینج کرنا بس بس وہی بات ہے ضرورت سے زیادہ
جی جی پھر دگنا ہو جاتا ہے ابھی کیا ہے کیا ہاں بالکل ابھی ب پر انسان کو نا ا مطلب آن لائن نے بہت اچھا بنا دیا ہے بہت مطلب انسان کے وقت کو ب چالیا ہے آج کل سارے کام تو آن لائن ہی ہو جاتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
دیکھا جائے تو آج کل نئی نئی سائڈیں چل رہی ہیں نئے نئے ایپ چل رہے ہیں جیسے ہم شاپنگ کر سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں منگوا سکتے ہیں اور بھی گھریلو سامان جو مطلب کچھ بھی لو کچھ بھی لو سب آن لائن ملتا ہے اور حاصل بھی ہو جاتا ہے ایک دو دن میں ہو جاتا ہے وقت لگتا ہے کسی کو کسی دس منٹ میں ہو جاتا ہے جی کچھ چیزیں پر مطلب ایسی ہوتی ہیں جو
ہیلو کچھ چیزوں کی ا چیزوں کی ضرورت ایسی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے انسانوں کی حالانکہ سب سے پہلے تو اپن اپنا آپ قیمتی وقت دیکھتے ہیں نا
جی جی جی اب انسان کی زندگی میں وقت بہت قیمت ہو گیا ہے جی ہے نا جی جی اب انسان
چاہے وہ دیکھیے چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو یا فون سے ہو یا پڑھائی لکھائی سے ہو چیز آسانی ویسے سوسل یہ ایک طریقے سے آن لائن چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اپن کو کچھ پڑھنا ہوا آرڈر کر دیا ترنت گھر پہ آ گیا
جی کوئی آن لائن چیز دیکھنی ہمیں پڑھنے کی ہاں کچھ ہمیں سیکھنا ہے کوئی ریسیپی وغیرہ کوئی ہمیں تعلیم کے معاملے میں کچھ کوئی بھی مطلب اکسز وائی زیڈ ہم ترنت فون پہ ڈالتی ہیں ہمیں آن لائن حاصل ہو جاتی ہے
جی جی
جی دیکھا جائے تو آج کل گھر بیٹھے جو پہلے کے زمانے میں لوگ بینکوں میں جاتے تھے لمبی لمبی لائنیں لگاتے تھے گھنٹوں گھنٹوں میں دو دو دن تک ہو جاتے تھے کام نہیں ہوا کرتے تھے ابھی تو ہمیں ترنت موبائل فون پہ کوئی بھی ایپ ڈالو اور ترنت سے ساری جانکاری بینک ہو گیا اسپتال ہو گیا اسکول ہو گیا بچوں کا مطلب ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں ہم گھر بیٹھے ہی سارے کام کر سکتے ہیں
جی بالکل
جی اور دیکھا جائے نا تو آج ک کل مطلب ہاں گھریلو مطلب مہلائے لے
حالانکہ آن لائن ن مطلب آن لائن بھی مطلب اتنی اچھی چیز ہے کہ جیسے آپ کو ایئر رنگس ہو گئے ہے ہ بال کا حساب چاہیے نقاب چاہیے کپڑے چاہیے ہر ایک چیز اویلیبل ہے اس ا آن لائن میں
ا بالکل ترنت کے ساتھ
جی جی بالکل یہ تو اپنے اپنے گھر میں مہمان آ گئے تو کچھ نہیں باہر نہیں جا سک تے اتنی جلدی مطلب آن لائن آرڈر کیا ترنت آپ کے دے جاتا ہے
ہاں گھر پہ دے جاتی ہے تو اس سے ہماری مہمان نوازی اچھے سے ہو جاتی ہے اور وقت بھی ضائع نہیں ہوتا سب اچھے سے ہاں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم گھر پہ بیٹھے بہت سارے لوگ اپنے آفس ورک کر لیتے ہیں آفس
بالکل ہاں بالکل بالکل ورک فرم ہوم ہو گیا ہے گھر بیٹھے کام کرو
ہاں اور بچوں کی ساری پڑھائیاں بھی ابھی بچے نہیں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو یہ نہیں ان کی پڑھائیاں پیچھے چھوٹ جائیں ان کی آن لائن ہو جاتی ہے پڑھائیاں
جی الحمدالله اللہ کا شکر ہے بہت چیزیں بہت آسان بھی ہو گئی ہیں اور وہی مطلب کچھ چیزیں اس میں لوگ غلط یوز استعمال کرتے
جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کچھ لوگ ہر انسانوں کا تو مطلب فطرت ہوتی ہے ایک غلط ہوتی ہے ایک صحیح ہوتی ہے بالکل انسان اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے
بالکل
آ بزدت دیکھا جائے نا تو آن لائن کا مس یوز بھی کر رہا ہے غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے فرود کر رہے ہیں مطلب نکلی ساڑیں بنا رہے ہیں انسان کے ساتھ میں انسان دھوکا کر رہا ہے نکلی سائڈ
آج کل آن لائن میں ایسا ہو تا ہے نا جیسے اپن ایک کیا ہوا کہ کچھ ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں پسند آ گئی کھانے سے لے کہ پ کھانے سے پینے سے پہننے سے اڑنے سے ہے نا تو اپن خود جانا نہیں پڑتا یہ چیز
جی بس بس بس بس آج کل ہم گھومنے جا رہے ہیں کہیں گھومنے پھرنے سفر پہ جا رہے ہیں تو اپنے ٹکٹ گھر بیٹھے کر لو ہوٹل وغیرہ رومس وغیرہ کر لو آن لائن
جی جی یہ
لو انسان کی زندگی کو بہت آسان
آ سانیاں بھی آ گئی ہیں بالکل
جی بالکل اور کیا ہے نا کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو یعنی پہلے کے زمانے میں
سب سے بہتر چیز تو یہ ہے آپ کو اگر رات کے دو بجے تین بجے بھی بھوک لگ رہی ہے آپ گھر پہ نہیں کھانا کھا سکتے باہر سے مراب
جی جی جی ترنت ترنت ترنت انسان نے ہاں بالکل آن لائن شاپنگ نے اور موبائل فون نے کیا ہے نا انسان کو آلسی بھی بنا دیا ہے اور تیز بھی بنا دیا ہے بالکل
آج بھی تو ہو گیا انسان کریز ہی سب سے زیادہ دیکھو ہر ٹائم مصروف رہتا ہے انسان فون پہ ہی لوگوں سے آنے سے سے جانے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے فون ہے فون ہماری دنیا ہے
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور آن لائن انسان کے لیے بے حد ضروری بھی ہے کیونکہ آج کل نا کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں تک جائیں بازار میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہے نا تو اپنا گھر بیٹھے کچھ بھی منگاؤ کچھ بھی انجوائے کرو آج کل دس منٹ میں چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں آن لائن تو انسان کی زندگی کو بہت آسان اور خوبصورت بھی بنا دیا ہے گھر میں ڈیکوریٹ کرنا ہے ترنت سے منگا لو پارٹی وغیرہ کرنی ہے ترنت سامان منگا لو انسان کی زندگی کو بہت خوبصورت بھی بنا دیا ہے اس نے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں چلیے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
شکریہ اللہ حافظ